ہ
اب ٹھیک
بس آپ ٹھیک ہو
ہاں
کیا بس شکر مالکا آپ کیا کرتے ہو
ہاں میں یہاں پہ ابھی پڑ رہا تھا تھوڑی دیر
اچھا سکول کب سے جانا ہے چت ا اچھا اور سن شیتری ارے یہ تم بحث کرتے ہیں بولتے یہ کیا کرتے ہو آپ کیا بولیں گے ہم ان کو ا سنا آپ کی دادا دادی نانا نانی ٹھیک ہے دادی ٹھیک ہے وہ بہت نکرے کرتے ہیں نانی نانی ن نہ نہ نہیں اور سنا آپ کے فرینڈس ونڈس ٹھیک ہے فرینڈ سے باتیں باتیں کرتے ہو ہاں میرے ماں باپ ٹھیک ہے شکر ملک ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ہاں ہاں بہت نکھری والی ہے اور اور سنا آپ کے حساب ٹھیک ہے پاپا واپا ٹھیک ہے آپ کے آپ کہ انکل کہاں آ آپ کے وہ ٹھیک ہے
ہاں وہ ا بھی دلی میں ہے
اچھا اور آپ کا وہ بڑا بائی ہے بگ بی جس کو ہم بول ہے وہ کہاں پہ ہے
وہ بھی اسی کے پاس ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنا اور اور سنا اور ب سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں
اچھا اور بتاؤ آپ کی ماسیاں ہیں وہ سب ٹھیک ہے آپ کی ماموں ٹھیک کہ
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک
ہ میں ٹھیک ہوں شکر مالکم ہاں شکر ملکا میرے بھائی بہن تھ اللہ سلامت رکھی سب کو اور ہےب بھی اور سنو
اور سنائیں آپ کے یہاں سے پڑ رہی ہے بارش
نہیں اب رک گئی ہے بارش
ہمارے سائڈ سے اوولے پڑ رہے ہیں اللہ رحم کرے گا
ال خدایا رحم کرے گا اللہ رحم کرے گا سب میں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو سب کچھ پتاہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے
بس نماز پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھا تھوڑا بولا آ بپ بات کرو تھوڑی بہت
اچھا
اور سنے آپ آپ سنئیے آپ اور کیا ہال ہے سیلاب کا کیا ہال ہے
بس
ہاں اور سناؤ آپ پکنک وکنک گئے سکول کے ساتھ
ہاں نہیں ہمیں صرف پیسے لیے بس لیتے ہی نہیں ہیں ہمیں لگ بھگ مہینہ ہو گیا
اھا وہ تو چور ہے وہ چور ہے پیسے پاکٹ لے کے آپ سے پکنک نہیں لے سب سکول والے کے آپ لے جائیں گے
ہاں اب تو شاد ہو جائیں گے مگر بارش کا موسم ہے
ہم نہیں آپ ہو جائیں گے نا پھر موسم ٹھیک پھر لے جائیں گے
بس ہو راپی چنائی ہے
اور سنا میں کیا سنا ہوں بس بیٹھی ہوں
ٹھنڈی کا مزہ لے رہی ہوں گرمی بہت تھی اب ٹھنڈی ہو گیا
اب ٹھنڈ ہو گئی ہے مزہ آیا آپ کو ٹھنڈی پسند ہے کہ گرمی
ہاں مجھے رات میں ٹھنڈی پسند ہے اور دن کو ٹھیک ٹھاک موسم
اچھا ہاں مجھے بھی ٹھنڈی ہی پسند ہے مزہ آتا ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈے موسم میں
ہاں گرمی میں تو فین ڈالیں گے وہ بھی گرم ہوا دیتا ہے
اور کیا پریشان کتے ہاں ہاں وہ تو صحف ہے پاور کا ملز لگاتے ہیں گرمی ہو جاتی ہے نہیں آ گ اور اور سناؤ آپ ہی کیا کرنا ہے اور سناؤ آپ بس شکر مالکہ بیٹھے ہیں اور اور بتائے کچھ آپ کے فرینڈ فرینڈ کیا کر رہے ہیں ان چھٹیوں کے وہ گئے کہیں پکنک وکنک
ہاں نہیں اسائنمنٹ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں
اچھا اور میرے گھر میں سب پیڑ ہے ا انار کا ہے کیوی کا ہے ہ انگور کیا ہے اور سب سبزیاں ہیں اچ
اچھا ہمارے گھر میں ایپل کا ہے کی کا ہے انار کا پیڑ ہے
اچھ اچھا
یہ آپ کشمیری میں مت بات کیجیے نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کشمیری
اچھا اچھا اچھا اچھا سوری سوری مجھے غلطی ہو گئی اور بتاؤ
بس
بس شکر مالک کا اور سنا آپ
آپ کی سڑک پ تو بہت ہی ہی چڑائی ہوگی
کیا چڑھائی ہوگی سارے سڑک نے ہمیں پریشان کیا ا دھر ہ اتنا پریشان اتنا پریشان کیا سڑک نے ہمیں پوچھو م باہر نکلنا دشوار ہو گئے چلو ہمیں بھی ہو جائے گی انشاء اللہ ہمیں بھی ہو جائے گی میڈم انشاء اللہ انشاء اللہ ہوگی انشاء اللہ ہوگی اور
پس آ
بس اور کیا دعا اور بتائیے آپ ہی کچھ
ا
میں کیا بتاؤں گی م اچھا اور
خوشیا ان کے بچے اوہ اوہ اوہ کتنے ذلیل ہیں
وہ بچے تو ہوتے ہیں کچے دل د دل کے س
وہ اس اتنی مستیاں کرتے تھے وہ لوگ
ارے ا اب بھی جو کرتے ہو اتنی مستی آ آ آپ نہیں کرتے تھے اپنے بچپن میں
تو وہ بے کو تنگ کر رہے تھے اتنا وہ اس کو کبھی میچھے پکڑ رہے تھے کبھی
چھوٹے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں نا ہاں کیا بولتے ہو بچ چی تو ہوتے ہی ایسے کوئی کوئی شریف ہوتا ہے اگر میرا بڑا بیٹا تھا نا بگی وہ کتنا شرارتی تھا کدایاں او او او اور راجو ہو راجو تھا نا دوسرا بیٹا وہ ہو گیا بعد میں شہرا فیضان ذن تھا نا وہ اتنا شریف تھا تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنا شریف
بس اور سناائیے
نے بگی نے نان حل والوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے وہ کیونک وہ وہاں ہی تھا تین چار سال اس کو اسی نے نانا نانی نے پالا ماں ماسییوں نے ماموں نے اس کو بہت پیار کرتے تھے سب وہ وہاں یہ رہتا تھا وہ نے ادھر اتنے شیشے توڑے ان کو تو مت پوچھو وہ نقصان کیا اس نے کپ توڑے شیشے توڑے اور
بس اور سنائیے ہمارے سائڈ سے بھی تھوڑی بارش اب کم ہونے لگی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا ع ہی دونوں کا اور اور سناؤ
واہ
ا تبھی ہے تبھی ہے کچھ کیا
ہاں
ہاں ابھی ہے
کیا
ٹائم
ہاں ابھی تو ہے
اچھا اچھا اور
وقت تو کم ہی ہے
اچھا اچھا کرو کرو کرو بت میری بن جائے گا کچھ اور اور بتاؤ بس اللہ خیر کری سا بس بیٹھی ہو کیا کروں گی
آپ کے گھر میں کام چل رہی تھی آپ کے دوسرے گھر میں ہوگئی ختم
نہیں نہیں ابھی چل رہا ہے اب اس کو لے کے گ ایک دو مہینے پھر انشاء اللہ ہو جائے گا
کبھی وہاں پہ
وہاں پہ وہ کر رہے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیڈو ڈیڈو بناتے ہیں
ہ دیی ڈوب ہے بنا رہے اور اور وہ فلور کرنی تھی تھوڑی تھوڑا تھا یہ اندر کا کام ہوتا ہے نا اور بس شکر مالک کا آپ ہی بتاؤ کچھ ج اور بتائی اور بتائی آپ کا وہ فراز دوست تو وہ آیا ہے وہ آتا ہی نہیں آپ ہاں
کیا ہو گیا
ہاں نہیں
کچھ
ہاں ابھی تو ہے ہاں ابھی تو ایک ایک
ایک اچھا
ایک دن
اچھا اور
بس اور آپ ہی بتائیے
آج آنی آج آپ سویرے اٹھتے ہو کہ دیر سے اٹھتے ہو
نہیں میرا روز حص اکیڈمی جانا ہو ہے نا
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھ
اورور بتائیے آپ
اور کیا بتاؤں میں اب میں نے اس پہ بتانا تھا وہ سب کچھ بتا دیا کیا بولو اب اور
آپ کے کیوی کے پیڑ آپ نے مجھے بولا ا بھائی آپ کو اس پہ چڑھتے ہے کیویز
ہاں چٹھ گئے ہیں بہت کی بھی لیکن بڑھتے نہیں ہے چھوٹی سائ ہے
اچھا بڑھیں گے بڑھیں گے
سب نظر رکھے ہوئے ان پہ لیکن وہ بڑھتے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم ادھر پرانے گھر میں تھے نا اور ادھر اتنے انار چڑھ رہے تھے ہمیں خدایا ہم ادھر ہمسایوں کو دیتے تھے گھر والوں کو بھی کل اس کو دیتے تھے لیکن یہاں نہیں ہے ابھی وہ چھوٹے ہے ہو جائیں گے بڑڈے تو پھر
اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے درس کااہ جانا ہے اب
اچھا اچھا خدا حافظ خدا حافظ